السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جناب
اور جنا آپ سب خیریت سے ہو
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم خیریت سے ہیں جناب آپ بتاؤ
الحم الحمد للہ ہم بھی خیریت ہیں اور آپ کے والدین خیریت سے ہیں
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے کہ والدین والد صب کے لیےت
اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ آپ کے والدین اور ہمارے والدین سب خیریت سے رہے اور جناب سنائیے آپ کا کچھ ٹھنڈا وغیرہ پیتے ہو آپ شام کو دن میں سکنجی وغیرہ کا استعمال کرتے ہو
جی جی کبھی کبھی کبھی کبھار کر لیتے ہیں کبھی دن کے اندر جب گرمی لگتی ہے نا جب کر لیتے ہیں تھوڑا سا جیسے شکنجی ہو گئی ٹھنڈی کولڈ ڈرنک
تو آپ جو ہے چائے کا بھی استعمال کرتے ہو جناب
نہیں نہیں اب گرمی میں تو نہیں کرتے چائے کا سر سردیوں کے اندر ہی پی تھے پہلے گرمیوں کے مطلب دن میں اب تو بعس صبح ہی پیتے ہیں کبھی کارورنا صبح بھی نہیں پیتا
جی اس سےحی فرمایا آپ نے دیکھیے جناب گرمی میں جو ہے چائے کا استعمال ہمیں کم سے کم کرنا چاہیے لیکن کیا ہوتا ہے لوگ باغ جو ہے گرمی میں مزدوری کرتے ہیں مکان وغیرہ بناتے ہیں کتنی بھی تیز گرمی کیوں نہیں ہو کتنی بھی تیز پسیینہ کیوں نہیں آ رہا ہو چاہے وہ گیلا گز چھ ہو گیا ہو لیکن اس کو چی تو
بے شک الحمد للہ صحیح فرمایا آپ نے جو مطلب مزدور ہوتا ہے نا اور جو اپنے جو ان کیا کیا ہوتے ہیں نا تو ان کو تو مطلب چائے سے تو ان کی شروعات ہوتی ہے صبح کی چاہے گرمی ہو یا سردی جن کو مطلب لت لگی رہتی ہے نا چائے پینے کی وہ تو پی گ ہی چاہے گرمی ہو یا سردی وہ بنا چائے کے رہ نہیں سکتا اس لیے ہمیں کہاوت ہے نا کہ مطلب بنا چائے کے تو دمات نہیں چلتا وہ سچتا
دیکھی کیا ہوتا ہے چائے زیادہ استعمال کرنے سے ناک میں سے بلڈ خون بھی آتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں نقشیر وہ بھی آتی ہے زیادہ تو دیکھیے چائے میں ہمیں چائے کی پتی کم استعمال کرے چائے کی پتی سردی میں جو ہے آپ کڑک چائے بنا کے پی سکتے ہیں وہ فائدے مند ہے لیکن گرمی میں جو ہے چائے میں جو ہے چائے کی پتی کم ڈالے وہ ہمارے لیے بہت ن ادرک وغیرہ نہیں ڈالے گرمی میں کیونکہ وہ گرمی کرتے ہے تو الائچی وغیرہ آپ ڈال سکتے ہو گرمی میں ماشاء اللہ تھوڑی خوشبو وغیرہ آ جائے باقی سردی میں جو ہے ادرک کا استعمال زیادہ کرے چائے کے ساتھ
وہی تو سردیوں کے اندر نا مطلب جو سردی ہوتی تھی نا سردیوں کے اندر ہی ادرک کا ادرک والی چائے پیتے ہیں گرمی کے اندر تو وہ الائچی آتی ہے نا تو الائچی والی پی لیتے ہیں کبھی کبھار صبح کا وقت ورنا ہم ادرک والی تو بھی نہیں پیتے کیکہ جو ادرک والی چائے ہوتی ہے وہ تھوڑی چرکی لگتی ہے چرکیٹائپ کی جب زیادہ ادرک ڈل جاتا ہے اس کے اندر
اللہ چرکی تو لگتی ہے لیکن جناب مزہ آ جاتا ہے چائے پینے میں ادرک کی چائے چرخی تو لگتی ہے لیکن بہت مزہ آتا ہے چائے پینے میں سردی میں
جی جی سردیوں کے اندر مزہ آتا ہے نا چائے پینے کا سردیوں میں
بکری کی بکری کے دودھ کی چائے پی ہے
جی جی ہاں پی تھی ایک دو بار مطلب پی تھی مطلب چھوٹے سے جب پی تھی اب تو مطلب ہم خشک کل ملتا نہیں ہے دودھ جلدی سے بی کا اب تو جو ہمارے آتا ہے جو بحنس ہوتی ہے نا بیس
دیکھیے جناب بکری کے دودھ کی چائے بھی بر لگ ہے
جی
ماشا اللہ بکری کا دودھ بہت فائدے مند رہتا ہے بہت ٹھنڈاائی کرتا ہے لوگ باغوں کے لو چکر لگ جاتی ہے نا تو ا بکری کی دودھ کی مالش کرتے ہیں پیروں میں
جی جی جی نہیں جیسے کوئی بیمار ہو جاتا ہے جس کی کوئی پلیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو جو وہ بھی مطلب انیں دودھوں کا اپیوگ کرتے تھے جو بکری کا دودھ پی لیتے ہیں اس سے جو پلیٹ ڈاؤن ہوتی ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے جو مطلب بیمار آدمی ہوتا ہے نا تو اس کے لیے کچھ زیادہ گنگاری کرتی ہے
بے شک بے شک آپ نے صحیح فرمایا کہ بالکل صحیح فرمایا جس کی پلیٹیں ڈاؤن ہوتی ہے وہ بکری کے دودھ کا استعمال کرتے ہیں بکری کے دودھ کے لیے گاؤں گاؤں ا دھر ا دھر بھٹکتے ہیں
یہی تو بکری کا دودھ ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ابھی جو شیر ہوتے ہیں تو شہروں کے اندر تو بہت کم ملتا ہے نہیں ملتا شہروں کے اندر تو پنی والا دودھ ملتا ہے جس کو مطلب پینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے
کیا دیکن وہ مس ملاوٹ شہر کے جب ڈاکٹر ان کو بکری کا دودھ بتاتے ہیں جو شہر کے لوگ گاؤں کے اندر جاتے ہیں تلاش کرنے کے لیے کہ بکری کا دودھ کہاں پر ملا ہے چاہے وہ کتنا بھی مہنگا کی نہیں ہو اگر بکری والے گواڑ نے بول دیا کہ سو روپئے کلو ملے گا تو وہ بول دے گا کہ ٹھیک ہے جناب آپ دے دیجیے ہمیں سو روپئے کلو ہم کو منظور ہے لیکن آپ جو ہے ہمیں ضرور دے دیجے دودھ ہمیں سختضرورت ہے دودھ کی
جش وہی تو دودھ لینے کے لیے مطلب گاؤں کے اندر بھی بہت دور جانا پڑتا ہے جیسے اندر جن کے بکری ہوتی ہے وہ ان کے ملتا ہے ورنہ بہت باہر تو ملتا بھی نہیں ہے دودھ جلدی سے جن کی بکری ہوتی ہے ان کے بھی کیونکہ وہ دودھ ہوتا ہے جو مطلب ج دودھ کا وقت ہوتا ہے جب نکلے گا وہ ایسے تھڑی کہ مطلب اپن چل گئے اس موسم میں تو اس موس میں مطلب دودھ ملنا بہت مشکل ہو جاتا جیسے آپ بھینس کا ہوتا ہے تو بھیس کا تک مل جاتا ہے
جی جناب صحیح بات ہے دیکھیے بکری پالنا بھی نبی کی سنت ہے بکری بھی پالنا چاہیے بھیڑ وغیرہ یہ چیزیں پالنا ضروری ہے ہماری سنت ہے نبے کی سنت تو ماشاء اللہ دیکھیے بکرا بکری جو ہوتی ہے تو بکرے جو ہوتے ہیں ان بچے وغیرہ تو دیکھیے انہیں جو ہے خچی وغیرہ کریں قربانی رکھتے ہیں بہت اس سے ماشاء اللہ تبھی تم قربانی جب بکرا بڑا ہو جاتا ہے تو دیکھیے اسے جو ہے اچھا کھلائے پلائے تاکہ وہ اس میں طاقت تائے اور اس کا گوشت بڑھے
ہاں وہی تو ایک ڈیڑھ سال کا جو ایسا ہی کراتا ہے مطلب جو قربانی کرتے ہیںا جو پہلا چھٹا بکر ہوتا ہے اس کو پہلے پارال لی سے ایک ڈیڑھ دو مہینے کھلاتے ہیں اچھی طرح کھلاتے ہیں اس کو وہ مطلب پروٹین کی چیز ہوتی ہے جس سے کہ اس کا جو گوشت ہے وہ بڑھے مطلب اسی ماشاء اللہ ایسیی چیز کھلاتے ہیں جس سے کہ مطلب اسس گوشت میں تھوڑی سی بڑھت ہو جائے اور پھر اس کو قربانی کر دیتے ہیں وہ اس کے دن بقر عید کے دن
ت ہی فرمائے آپ نے ذناب بالکل
قربانی کرنا بھی ضروری ہے نبی کی سنت ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے
اور کیا ہوتا ہے جناب بھینس کا دودھ جو پیتے ہیں بھینس کا دودھ بھی جو ہے وہ نقصان زیادہ کرتا ہے اس سے حالت زیادہ آتے ہیں لوگ بات کیا اگر مہینے میں کام کرنے جا رہے ہیں اور اگر گاؤں آ گئے ہیں توے رمتے ہیں دو دن کا نام لے کے پندرہ دن نکال دیتے ہیں ایسے ایسے انسان ہمارے محلے میں ہے ایسے انسان
جی سر
تو کام تو بڑی دلچسپی سے کرتے ہیں لیکن پھلودی ہمارے گاؤں کی یادیں ہوتی کہ گاؤں میں آنے کے بعد ہی من نہیں کرتا دوبارے جانے کا
گاؤں میں آنے کے بعد میں جو مطلب آ جاتا ہ نا ج وہی تو گاؤں کے اندر آنے کے بعد میں مطلب جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نکلنے کا من نہیں کرتا کیونکہ جو گاؤں کی جو اتنی تازگی اور اتنی اچھی ہوا اور انا جو مطلب اچھا موسم ہوتا ہے نا تو اس کو چھوڑنے کا من نہیں کرتا شہروں کے اندر تو بہت زیادہ دقتیں ہوتی ہے
جی جناب ہمارے یہاں ایک اجے نام کا لڑکا رہتا ہے اس کو ہم پیار سے کاالو بولتے ہیں ماشاء اللہ وہ اتنا اچھا لڑکا ہے لاجواب کہ سے نکلتا تو اسے بیگ ٹاگ کر کہ ہم جا رہے ہیں س بھائی جان چار مہینے کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں میں نے کہ واہ معاشی اللہ کما کے آؤ گے الحمد للہ اللہ تعالی جو ہے آپ کو اچھا کام لگے آپ کا اور آپ اچھا پیسہ کما کے لائے اپنے امی ابو کو پیسہ جمع کرائے لیکن جناب جب ہم سنتے ہیں تو پت نہیں چلتا کہ وہ کب آئے گئے آپ تین چار دن بعد دیکھتے ہیں تو یہ آتا ہوا دکھتا ہے اب پوچھتے کبھار کہ میں تو دوسر د ارے جناب آپ تو چار مہینے کا کام چار مہینے کا نام لے کر کام کرنے گئے تھے پھر کیا ہوا کہ آپ من نہیں لگا وہاں پر ہمارے گاؤں کی یاد آنے لگ گئی بھائی گاؤں ہر کوئیت تو چھٹتا نہیں گاؤں ہر کوئیے چھوٹتا لیکن کیا ہوتا ہے ذ ہو
الحمد للہ آپ نے مطلب صحیح فرمایا جو مطلب گاؤں گاؤں سے جو لوگ جاتے ہیں شہروں میں کام کرنے کے لیے تو ان کا جو من تو سوچتے ہے کہ ہم تو چلو گاؤں میں چل جاتے ہیں واپس پھر گاؤں سے من نہیں کرتا جانے کا شہروں کی طرف کی گاؤں میں جو اپنی پوری فیملی رہتی ہے تو ان کو چھوڑ کے جانے کا من نہیں کرتا پ اپن سوچتے رہے یار کیا کریں گے جا کے یار یہاں کر لیں گے کام پھر یہاں پہ کام نہیں ملتا اب کام کے لیے تو جو لوگ ہے وہ شہیروں کے اندر رہتے ہیں کیونکہ ش گاؤں ہوتا ہے تو گاؤں کے اندر جو کام نہیں ملتا روزگار کی بہت کمی ہے اور جو شیئر ہے شہروں کے اندر بڑے بڑے جو وہ کمپنی ہے ادیوگ دھندے مطلب وہاں پر کچھ زیادہ ہے اس وجہ سے شہروں کے اندر لوگ جانا پسند کرتے ہیں
ب شخ بےشک دیکھیے گاؤں میں روزگار کی کمی ہے لوگ باغ جو ہے بچارے جن کے کھیتی وغیرہ ہے تو کھیتی کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں
لیکن جو ہے جب وہ کھیتی کر کا ٹائم نہیں ہوتا ہے تو وہ شہر کو نکل جاتا ہیں کام کرنے کے لیے اپنا پیٹ پال کر کرنا اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نکل جاتے ہیں تو دیکھیے انسان کو کام کرنا بھی ضروری ہے لیکن کام کرنے کے علاوہ اچھے کام کرنا بھی ضروری بہت اہم ہے جیسے کہ اچھے کام جیسے کہ نماز ادا کرے جو جس وقت میں ٹائم ملے تو وہ نماز ادا کرے وہ وقت غریبیا فضر یہ تین وقت کی نماز آرام سے انسان پڑھ سکتا ہے الحمد للہ اگر تین نماز اگر پاوا ج ان کے پاس بابا جی پابندی سے پڑھ لے الحمدللہ تو اللہ تعالی پانچ کی نماز کے بروبر ثوابطہ فرمائے گا
بات نہیں کہ ہمطلب کام نہیں کر رہے الحمد للہ جو اس کو کام کے ساتھ جو نماز بھی پڑھنا ضروری ہوتا ہے اس کو جو نماز کے ساتھ ف دو وقت ن ہمارا بے شک ہے فرمایا آپ نے پھر جو کام بھی کرنا پڑتا ہے تو پھر پیٹ کیسے پہےاح بات ہے
بجا کام تو کرنا پڑے گا ارے بھائی کام نہیں کرو گے تو کیا کرو گے کیا کرو گے یہاں پہ کہ کریلے کھاؤ گے کیا ارے کہ کریلے ککوڑے توڑ توڑ کے کاؤ گے کیا
یہ وہ پکوڑے کے لیے بھی تو اناج ضروری ہے کیا
بےثکمار کے اللہ آپ لاجاب ہو آپ نے بالکل صحیح فرمایا یہ کریلے کھانے کے لیے بھی روٹی کی ضرورت پڑتی ہے
چھا وہی تو بنا روٹی کے تو اپن کھائی نہیں سکتے جسے کورا تھوڑی کھائیں گے اپن
کریلے بہت کڑے ہوتے ہیں ماشاء اللہ آپ نے صحیح فرما لیکن کڑی کریلے کی جو سبزی ہوتی ہے نا الحمد للہ وہ بہت سوادشٹ وہ ہمارا جو من اگر مطلب جیسے کہ خراب ہو رہا ہو نا وہ کڑوا جیسا ہوا کریے کی سبزی کا لیجیے ماش ان شاء اللہ مالا جواب لگتی ہے کریلے کی سبزی
وہ بھی تھوڑی کڑوی کڑوی ٹائپ کی لگتی ہے
ہاں بے شک بے سک
مطلب جو توڑ کے لے کے آتے ہیں جب تو ہم کچا دیکھتے ہیں نا اور ٹیسٹ کرتے ہیں تو کڑوا کڑوا لگتا ہے ایک دم اور جی بنان کے بعد تھوڑا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا سا بدل جاتا ہے مسالہ دار ہو جاتا ہے
تھوڑا ڈال دے الحمد للہ تو ماشاء اللہ اس کا کڑواڑ ختم ہو جاتی ہے اس کی اور بہت اچھا لگتا ہے وہ روٹی کے ساتھ میں کھانے سے ماشاء اللہ مزہ آ جاتا ہے کھانے میں اگر کسی کا من کڑوا ہو کسی کے بخار وغیرہ آ رہا ہو نا تو وہ کھانے سے اچھا ہو جاتا ہے الحمد للہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہماری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام اللہ حافظ
اللہ حافظ